ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے کیا
ہاں الام
وعلیکم السلام کیسے ہو
جی ماشاء اللہ خری آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
کیری سےندر
ہیلو سر آپ کی آواز نہیں آ رہ ہے بالکل
ہیلو ابھی نہیں آواز آ رہی
ہیلو
ارے ابھی نہیں آواز آ رہی کیا
ہیلو
ای آواز نہیں آاری کیای
اور کھانا لائی
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا ماشاء اللہ بہت بڑھیا کھانا تھا آپ سے
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی بیگم جانے
ہاں آج کچھ خاسم تھا بس آج اوڑد دال تھی اور تھوڑی روٹی تھی جو چنے کی بی سب سے ملا کے بنائی تھی تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا کھانا تھا
جی جی ماشاءاللہ
میں سوچ رہا تھا کہ میں آ جاؤ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا ہیلو اب آرہی ہے کیا آواز
جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے
ہاں بڑھیا بڑھیا ہاں تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ صحت پہ گفتگو کرے
جی جی ماشاء اللہ بلکل صحیح سوچا آپ نے
بلکل بلکل وہ کہتے ہے نا کہ صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے
جی ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا صحت اچھی ہو تو نا ہر کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اگر نا آپ کو یہ تو آلس وغیرہ آتا رہے کام بھی نہیں کر پاتے
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تو ہر کام آسانی سے کیا جا سکتا تا ہے ہاں ویسے بھی صحیح بات ہے جیسے کہ بیمار انسان ہو تو نہ تو پڑھائی کر سکتے سکتا ہے اور نا ہی کچھ اور کام کر سکتا ہے ویسے تمہارے خیال میں اچھی صحت کے لیے کیا کرنا ضروری ہے
جی جی ماشاء اللہ اچھی غذا نعمت پر تو نا صاف صفائی پر تو بہت زیادہ ہی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ نا صاف صفائی نہ کرنے سے تو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں خاص کر نا ڈینگو کی بیماری تو کچھ زیادہ ہی پھیلتی ہے صاف سفائی سے
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں میں بھی یہ سب کروں گا جیسے کہ آپ نے کہا اور بھرپور نیند اور صاف صفائی تو یہ تو ہماری جو صحت اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جیسے کہ پوشٹک کھانا اور پوشٹک کھانا ہوتا ہے نا تو وہ بھی صحت کو بہت بہتر بناتا ہے جیسے کہ آپ روز دودھ اور پھل کھانے کی کوشش کریں تو اور اچھا رہے گا
جی جی جی ماشاء اللہ یہ بہت اچھی عادت ہے مجھے بھی نا میرے اندر بہت اچھی عادت ہے کہ مجھے نا پھل کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہے
ارے بلکل بلکل آپ نے بہت صحیح فرمایا اور کھانا بھی چاہیے ویسے میں تو جیسے خاص کر اس موسم میں آم ہوئے اور ابھی تھوڑا انگور کا موسم تھا وہ بھی اور مجھے ویسے آئے سم میں جیسے موسمی کا جوس ہوا اور بیل پتر کا جوس ہوا تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ماشاءاللہ وہ بہت تو فائدے مند بھی ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے
جی مجھے نا جو اننناس کا جوس ہوتا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دونوں نا مجھے بہت فائدے لایک لگتے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے
ارے ماشاءاللہ بہن بہت صحیح کہا وہ کہتے ہیں ان میں کئی غذائی تتو موجود ہوتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت آوس ہوتی ہے نا جو وہ ویسے کہتے ہیں خج تتو جو ملنس ایلیمنٹس تو اس حساب سے ہمارے شریر کے لیے بہت آوشک تت اپلبد ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا جو کھانے کے لیے بہت بڑھیا ہے آپ کے حساب سے ویسے تم روز کیا ورزش کرتے ہو
جی جی ماشاء اللہ میں نا صبح ٹہلتی ہوں اور لگ کچھ ایکسرسائز بھی کرتی ہوں انلوم ولوم وغیرہ بہت ساری ایکسرسائز ہیں جنہیں میں صبح جگ کے کر لیتی ہوں
بالکل بالکل بہت بڑھیا کہا آپ نے ہاں ویسے بھی ور جش سے جسم تندرست رہتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا من بھی خوش رہتا ہے ورزش کرنے سے
بالکل بالکل ویسے کیا تمہیں لگتا ہے کہ صاف صفائی بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تپ صفائی نہ ہو تو کئی کئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں
ہاں بہت صحی بھائی صح کہ آپ نے جیسے کہ ہمارے چاروں کا جو واتاورن رہتا ہے اگر صاف ستھرا رہے گا تو ہمارا من بھی اچھا لگتا ہے نہ کوئی بدبو ہوگی اور نہ ہی کوئی آبارہ وستویں جیسے کہ کوئی ہوا کی گند تو من بہت پرسن رہتا ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ اچھی صحت کے لیے صاف صفائی بہت ضروری ہوتی ہے اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر جیسے آپ نے کہا اگر صاف صفائی نہ ہو تو کوئی ساری بیماریاں بھی کھیل سکتی ہیں اگر آپ چاہ ہو جیسے کہ آپ کی صحت اچھی رہے تو نیمت روپ سے ہاتھ دھونے اور آس پاس کا ماحول صاف رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح کہا دیا آپ نے اور ویسے نا پانی کی کیا اہمیت ہے ویسے آپ کے خیال میں ہے
ہاں پانی تو ایک ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ہمیں روز پریاپت پانی پینا چاہیے اور خاص کر گرمیوں میں تو ہمیں پانی پینے کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور نیمت روپ جیسے کہ ڈاکٹرس وغیرہ بتاتے ہیں کہ آپ کو نعمت روپ سے پانی کا ہر دن چار سے پانچ لیٹر یا چھ لیٹر تک کا پانی پی سکتے ہو تو آپ سے آپ کو اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کے شریر میں پانی کی کمی نہیں رہے گی اور آپ کا شریر بھی بہت سوستھ اور درست رہے گا
جی جی ماشاء اللہ بالکل نا آج کل نا بہت سے لوگ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں اور لیکن زیادہ جنک فوڈ کھان کھانے سے نا صحت کے لیے نقصان دایک ہو سکتا ہے نا بہت لوگ مانتے ہی نہیں کھاتے ہیں
ہاں بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں یہ تو سمسیا ہے ہی ہمارے سماج کہ جو آج کل جو ہمارے عوام ہے ملک کی وہیک جنک فوڈ کی اور اگگرسر ہو رہی ٹھیک ہے جیسے کہ اب جنک فوڈ میں دیکھو پیزا برگر وغیرہ وغیرہ کئی ساری جو چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان داک ہوتی ہیں تو صحیح کہا آپ نے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہمیں بھی جنک فوڈ کھانے سے بچنا چاہیے اور اپنے پریوار والے ہیں اور اپنے رشتے رشتتے دار وغیرہ جو ہمارے ساتھی ہیں سنگھی ہیں ان کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ آپ جب فوڈ کھانے سے جتنا ہو سکے اتنا بچاؤ کرے اس لیے میں مانتا ہوں کہ گھر کا کھانا بہت بہتر ہوتا ہے
جی جی ماشاء اللہ اب ایسے نا گھر کا کھانا جاہا ہے گھر کا کھانا زیادہ صاف اور ٹیٹی ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ گھر کے کھانے تو نہ تو باہر سے کھانا کھ ہی نہیں سکتا ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل میں آپ نے بہت صحیح فرمایا اور ویسے بھی ہمیں اچھے سواستھ کے لیے پریاپت نیند کی بھی آوشکتا ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل رہی آوشکتا ہوتی ہے اور بہت گہرا سبند ہے پرپت ن ج سے نا شریر اور دماغ دونوں وہ آرام ملتا ہے
ہاں بالکل بالکل میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں سمے پر سووں
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی عادت ہے سمے پر سوناا سمے پر جگنا اچھی عادت ہے
بالکل بالکل کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم سمے پر اپنا جو بھی دن چل رہا ہےتی ہے نا وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر رہتا ہے کہ کیا اس سے جو ہماری مانسک صحت ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے نا
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح انسان کو خوش رہنا چاہیے اور نہ ب وہ جی سے بچنا بھی چاہیے
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا کیکہ اگر جیسے کہ آپ نے کہ پریوار اور دوستوں کے ساتھ سمے بتانے میں بھی بہت من خوش رہتا ہے تو ہمیں بے وجہ کا اپناؤ اس سے دوری بنانے میں بھی سہایتا کر سکتا ہے نا کہ ہم اپنے دوستوں سے بات ات چیت کریں اور ان کے ساتھ گھومیں پھریں تو جو بے وجہ کی چنتا ہوتی ہے یا تناؤ ہوتا ہے تو اس سے ہم ویسے ہی بچاؤ کر سکتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل ہونا سک سکاراتمک سوچ سکاراتمک سوچ بھی ضروری ہوتی ہے ان سبھی چیزوں کے لیے
ہاں بالکل بالکل آپ ہی م سے بہت صحیح فمائیں ہاں ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اچھی صحت کے بنا جیون کا آنند لینا بھی بہت مشکل ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل جین کاان
بالکل بالکل میں تو یہی کہوں گا کہ ہر انسان کو اپنی صحت کا خلا خیال رکھنا چاہیے اور اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے اور جیسے ہمیں اپنے علاج کو بہتر اورز اور اپنی جو سوستھ ہے اسے پرہیز کے انسار جینا چاہیے
جی جی ہاں بالکل صحیح بالکل صحی جی مجھے نا آپ سے ے بہت اچھا لگا
ہاں بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے گپتگ کر کے صحت کے بارے میں جو آپ اپ نے صحت کی اہمیت بتائی اور اچھی طرح سے سمجھایا تو مجھے بھی آپ سے صحت کے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگا چلیے یہ ملتے ہیں ہودی کال میں تب تک کے لیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ
جی